ہلو ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں کھانا کھایا
آپ دکھا ہے
ہاں میں نے بھی کھایا کیا کر رہی تھی
بس میں اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی
ٹھیک اسکول گئی تھی
ہاں آپ گئی تھی
ہاں میں بھی گئی تھی کیا کیا
آج اگزام تھا وہی دیا
ٹھیک کیسا گیا ایگزام
اچھا گیا
اچھا اور بتاؤ
بس آپ سناؤ
بس لائبریری جاتی ہو
نہیں آج دو چار دن سے نہیں
ٹھیک بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے آج کل تم کہاں مصروف رہتی ہو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا
سارا دن بس انہیں چیزوں میں نکل جاتا ہے جو ہمارے آس پاس ہے
میں بھی بالکل ہاں یہ بات تو تم نے بالکل سچ کہی آج کل کی زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ویسے تم کس قسم کی مصروفیت کی بات کر رہی ہو مجھے بھی تو پتا چلے کہ تم کیا نیا کر رہی ہو
میں دراصل بات کر رہی تھی ان جدید آلات اور ان چیزوں کہ جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے مطلب یہ جو نئے زمانے کے آلات ہے جیسے کہ یہ ہاتھ میں پکڑنے والا چھوٹا سا ڈبا جس پر ہم سارا دن لگا رہتے ہیں اور یہ جو تانہ سربا بدل رہا ہے سب چیزوں کا
ہاں تم تو اس نئے دور کی ایجادت اور آلات پر بات ایجادات اور آلات پر بات کر رہی ہو ہاں یہ تو تم نے بالکل درست فرمایا اگر ہم دیکھیں تو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سو سونے تک ہم انہی چیزوں کے گہرے میں گہرائی میں ہوتے ہیں اس کے بغیر تو اب گزارا بھی ممکن نہیں لگتا
بالکل صحیح کہا تم نے لیکن کبھی کبھی میں سوچ میں سوچ ہوں کہ کیا ہم اس کے کتنے کہ ہم کے اس کے کتنے غلام ہو چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو ہماری زندگی تھم سی جائے گی تمہیں کیا لگتا ہے کیا اس نے ہمیں فائدہ زیادہ دیا ہے یا نقصان
میرے خیال یہ ہے کہ اس سوال کو دونوں پہل کے دونوں پہلو ہے اگر ہم فائدے کی بات کریں تو اس نے ہمارے کاموں کو اتنا آسان اور تیز بنا دیا ہے پہلے زمانے میں جو کام ہفتوں میں ہوتے تھے اب وہ سا سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں کسی سے رابطہ کرنا ہو یا کوئی معلومات لینی ہو سب کچھ چٹکیوں میں ہو جاتا ہے
یہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہیرا ہے کہ رفتار بڑھ گئی ہے اور مشکلات کم ہو گئی ہیں لیکن اس رفتار کے چکر میں ہم نے جو سکون کھویا ہے اس کیا پہلے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دل سے ملتے تھے اب اگر چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو سب کے اثر اپنے اپنے اولد میں جکے ہوتے ہیں
تمہاری بات میں وزن تو ہے انسانی تعلقات پر اس کا برا اثر ضرور پڑا ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو تے ہوئے بھی دور ہو گئے ہے مگر اس کا ایک اور رخ بھی تو دیکھو اس جدید دور نے ان لوگوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا ہے جو دنیا کے دو مختلف فونوں میں رہتے ہیں پرانے دوست اور رشتہ جو برسوں پہلے بچھڑ گئے تھے اب دوبارہ ایک دوسرے کے رابطے میں ہے
ہاں یہ تو ہے ان دور کے رشتے داروں کا رابطہ بحال ہو گیا ہے لیکن جو گھر کے اندر ہے ان کے درمیان کی دیواریں اون چھی ہو گئی ہے بچوں کو ہی دیکھ لو پہلے وہ باہر میدانوں میں کھیلتے تھے مٹی میں کھیلتے فزیکل صحت اچھی رہتی تھی ان کی مگر اب وہ بس ایک ہی جگہ بیٹھ کر ان چھوٹی کھڑکیوں سکرینس میں گھوم رہتے ہیں اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے
اس بات سے میں بالکل اختلاف نہیں کر سکتی بچوں کی جسمانی سرگرمیاں واقعی بہت کم ہو گئی ہے اور ان کی آنکھوں اور ذہن پر اس کا بہت بہت اثر پڑھ رہا ہے لیکن اگر ہم تعلیم کو شعبے کو دیکھیں تو اس نئے دور نے علم کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہے آج ایک بچہ گھر بیٹھے دنیا کے سب سے بہترین کتابیں پڑھ سکتا ہے اور نئی نہ مهد دین سیکھ سکتا ہے
تعلیم کی بات تم نے بالکل ٹھیک کی پہلے زمانے میں اگر کسی موضوع پر معلومات چاہیے ہوتی تھی تو لائبریری کے چکر کاٹنے پڑتے تھے اور پھر بھی شاید وہ معلومات نہ ملتی جو چاہیے ہوتی تھی اب تو ایک انگلی کی انگلی سے دنیا بھر کی دنیا بھر کا علم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے لیکن اس علم کا سمندر میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ بھی تو ایک بڑا مسلہ ہے نا
بالکل غلط معلومات اور افواہیں پھیلانا اب بہت آسان ہو کیا ہے لوگ بنا سوچے سمجھے ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہے اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ کہ ہم سچائی کی تصدیق کریں ویسے کیا تم نے سونچا ہے کہ روزگار کو مو موقوں ممکن پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کتنے نئے طریق نکل آئے ہے کمانے کے
ہاں روزگار کے حوالے سے تو واقعی ایک انقلاب آیا ہے اب لوگ گھر بیٹھے بیٹھے مختلف ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں اور عزت کی روزی کما رہے ہیں خواتین کے لیے خو ا خصوصا جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ان کے لیے تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو گھر بیٹھے ہی دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہیں اور خود کفیل بن سکتی ہیں
صحیح کہا میری اممی ایک رشتہ دار خواتین ہیں جو گھر بیٹھے کپڑوں کا کاروبار چلا رہی ہے اور ان کا سارا نظام انہیں جدید حال حالات اور ان کے ذریعے چلانے والے رابط پر منحصر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے پرانے پیشے ختم بھی ہو ختم بھی تو ہو رہے ہیں نا وہ لوگ جو پرانے طریقوں سے کام کرتے تھے ان کے لیے اب اس نئے دور کے ساتھ قدم سے قدم ملانا مشکل ہو رہا ہے
یہ تو دنیا کا قانون ہے جب بھی کوئی نئی تبدیلی آتی ہے تو پرانی چیزوں کو راستہ دینا پڑتا ہے چلو جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس تیز رفتار زمانے میں انسانی دماغ پر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے ہر وقت ہر کوئی ہر کسی کے لیے دست دستیاب رہنا چاہتا ہے جس سے ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے
ہاں یہ ہر وقت دستیاب رہنے کا دکھ تو واقعی بہت بڑا ہے پہلے جب کوئی دفتر سے گھر آتا تھا تو دفتر کا کام وہیں ختم ہو جاتا ہے اب تو دفتر آپ کے ساتھ آپ کے جیب میں گھر تک آتا ہے اور رات گئے تک آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے اس سے کام اور گھر کی زندگی جو کا توازن جو تھا وہ خراب ہو گیا
اور سب سے بڑھ کر ہماری رجداری پریویسی کا کیا بناا آج کل ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی عادت ہماری پسند نا پسند ہمارے رہائش سب کچھ ان بڑے آلات پر ان کے پیچھے بیٹھے لوگوں کو معلوم ہے ہم جو سوچتے ہیں اگلے ہی پل وہی چیز ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہے یہ تو ایک عجیب سا خوفناک ماحول بنتا جا رہا ہے
یہ بات تو واقعی ڈر پیدا کرتی ہے ہمارا ہر اعمال کہیں نہ کہیں محفوظ ہو رہا ہے لیکن اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہو ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہے ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں مگر اگر ہم صحت کے شعبے کو دیکھے تو اس ا جدید نظام نے کتنی زندگیاں بچائی ہے ایسی ایسی بیماریوں کا علاج در دریافت ہو چکا ہے جو پہلے لا علاج سمجھی جاتی ہے
صحت کے شعبے میں تو واقعی اس کا کردار بے مثال ہے جدید آلات کے ذریعے اب ایسی سرجریز ممکن ہے جو پہلے انسانی ہاتھ سے کرنا ناممکن لگتی تھی اور اب تو دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے مریض بھی شہر کے بڑے حکیموں اور ماہرین سے مشورہ کر سکتے ہیں یہ تو واقعی ایک سچا آشرواد ہے انسانیت کے لیے
کے علاوہ ذرا سوچو ہمارے سفر کرنے کے طریقوں پر پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں دل لگتا تھے اور راستہ راستے کا بھی ٹھیک سے پتاہ نہیں ہوتا تھا اب ہمارے پاس ایسی ہدایت دینے والے نئے نظام ہیں جو ہمیں نہ صرف راستے تو بتاتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہیں حجورات زیادہ ہے اور کہیں راستتے کا صاف ہے صاف اتنا آسان اور محفوظ ہو گیا ہے سفر اتنا آسان اور محفوظ ہو گیا ہے
بالکل صحیح چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ